نہ بائی ٹھیک ہو
جی آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا
گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں بس تم بتاؤ
شکر شکر ذرا بات تھوڑی اونچی کرو آپ کی آواز کم آ رہی ہے
اب ٹھیک آ رہی ہے
تھوڑی زور سے بات کرو
اب ٹھیک ا رہی ہے ہیلو ہیلو
اب تو بھی ٹھیک آ رہی ہے
ہاں بتاؤ بھائی اور کیا؟
کول سے آتے وقت میں ایک بات سوچ رہا تھا
کیا بات
میں اکثر سنتے ہیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آخر صبر اتنا اہم کیوں ہے
بہت اچھا سوال ہے میرے خیال میں صبر انسان کی سب سے بڑی کامیا خوبیاں میں سے ایک ہے جو انسان صبر کرتا ہے وہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتا
بالکل صحی کہا آپ نے لیکن آج کل کے دور میں لوگ فورن نتیجہ چاہتے ہیں اگر کوئی چیز دیر سے ملے تو جتے ہیں
یہ بالکل صحیح ہے آج کی دنیا میں ہر چیز بہت تیز ہو گئی ہے لوگ جو کہتے ہیں کہ محنت بھی کم ہو اور کامیابی بھی فورن مل جائے لیکن اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا
مجھے ایک واقعی یاد آ رہا ہے میرے کزنس نے انجینئرنگ کا ایکسٹرنک ایگزام دیا تھا پہلی بار میں وہ کامیاب نہیں ہوئے بہت اداس تھا لیکن ان اس میں ہمت نہیں ہاری پورا سال محنت کی اور صبر کا صبر کے ساتھ تیاری کرتا تھا اگلے سال اس کا سلیکشن ہو گیا
دیکھا یہ تو صبر کا پھل ہے اگر وہ پہلے ناکامی ناکامیابی کے بعد ہار مان لیتا تو شاید کبھی کامیاب نہ ہوتا
صحیح کہا ویسے صبر صرف تعلیم یا نوکری میں ہی ضروری نہیں ہوتا
بالکل صبر ہر جگہ ضروری ہے گھر میں دوستوں میں بزنس میں اور عبادت میں بھی
عبادت میں کیسے
مثال کی طور پر جب کوئی روز نماز پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ کی اطات کرتا ہے تو فورن کبھی بڑا انسان بڑا
ہاں جی نظر آتا ہے
آتا لیکن وہ صبر اور اس کے مت کے ساتھ نکل اعمال کردہ رہتا ہے اخر اللہ اسی اسے دنیا اور اخرت میں بہتر نجات دیتا ہے
بہت خوب، مجھے لگتا ہے کہ صبر اور شکر دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیئے
بالکل مشکل اور بالکل مشکل میں صبر اور آسانی میں شکر یہ دونوں انسان کو بہتر بناتے ہیں
آج کل اسٹوڈنٹس بھی بہت پریشر میں رہتے ہیں اگزام
ہاں اور جب ہاں اور جو اسٹوڈن صبر سے محنت کرتے ہیں وقت کے صحیح استعمال کرتے ہیں وہ آخر بہتر نتیجے حاصل کرتے ہیں
میں نے بھی یہ محسوس کیا ہے جو جب میں کسی مشکل مشکل سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلے کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن اگر میں صبر سے روز تھوڑی تھوڑی پریکٹس کروں تو دھیرے دھیرے سب سمجھ آ جاتا ہے
اس لیے کہاں جاتا ہے کہ ر کترا کترا دریا بنتا ہے چھوٹی چ چھوٹی خوشیوں اور صبر مل کر بڑی کامیابی دیتے ہیں
ویسے تمہارے خیال میں صبر اور سستی میں کیا فرق ہے
بہت بڑھیا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے صبر کا مطلب ہے محنت کرتے رہنا اور نتیجے کا انتظار کرنا جبک سستی کا مطلب ہے کچھ نہ کرنا اور صرف انتظار کرنا
یہ بات مجھے بہت پسند آئی لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب صرف چھپ بیٹھ جانا ہے
نہیں اصل صبر محنت کے ساتھ ہوتا ہے کسان کو نہیں کسان کو ہی دیکھ لو وہ جب بولتا ہے زمین کو پانی دینا ہے محنت کرتا ہے اور پھر صبر کے ساتھ فصل کا انتظار کرتا ہے
اگر وہ اگلے دن ہی فصل کاٹنے کی کوشش کرے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا
بالکل ہر چیز کا اک وقت ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ صبر انسان کو ذہنی سکون بھی دیتا ہے
کیسے
جب انسان ہر بات پر غصہ کرتا ہے اور جلد بازی کرتا ہے تو پریشان رہتا ہے لیکن جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے
یہ بات بالکل ٹھیک ہے صبر انسان کو فصلیں صبر انسان کو حاصل کرنے میں بھی مدد کرتا ہے ضلع
جلد جلد بازی میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں ہاں جی اباد کے بعد میرا ایک دوست نے عدالت بازی میں اپنی بڑائی چھوڑ دیا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ فورا پیسے کمانا ضروری ہے بعد میں اسے افسوس ہوا
ہاں کیونکہ اسے صبر نہیں کیا تعلیم ایک ایسا سفر ہے جس میں وقت لگتا ہے لیکن پہلے بہت محنت ہوتی ہے
جی ہمارے طرق میں بھی صبر کی بہت مثالیں ملتی ہیں
بالکل اامیہبہ ایک کرام نے صبر سے زیادہ صبر کی مثال پیش کی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن کبھی ہمت نہیں ہاری
حضرت اییوب کا واقع بھی صبر کی عظیم مثال ہے
جی ہاں انہوں نے بہت ساتھ آزموسیی کا آزماشوں کا سامنا کیا لیکن اللہ پر بھروسہ رکھا اور صبر کیا
اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا
بالکل ہر رات کے بعد صبح آتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی
ایک اور بات مجھے سمجھ آئی ہے صبر سے انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتا ہے
صحیح کہاں اگر ہر بات پر غصہ آ جائے تو رشتوں میں دوریاں ہو جاتی ہیں
گھر میں بھی اگر والدین اور بچوں کے دوسرے بچوں ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے پیش آئے تو محبت بڑھتی ہے
اور دو اور دوست کی اور دوستوں کے درمیان بھی کبھی کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں اگر دونوں طرف صبر ہو تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے
مجھے یاد ہے ایک بار میرا اور میری میرا دوست کا جھگڑا ہو گیا تھا میں بہت غصے میں تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ صبر کرنا چاہیے کچھ دنوں بعد ہماری بات کی اور مسئلہ مسلہ حل ہو گیا
بالکل
صبر کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کی شکایت کو مضبوط بناتا ہے
کیسے؟
جو انس انسان مشکلات میں ٹوٹ جاتا ہے وہ زیادہ آگ نہیں آگے نہیں بڑھ پاتا لیکن جو س صبر کرتا ہے وہ ہر جلے سے کچھ سیکھتا ہے اور مضبوط ہو جا ہوتا چلا جاتا ہے
مطلب صبر ایک طرح کی ٹریننگ ہے
جی ہاں یہ دل اور دماغ دونوں کو مضبوط کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں صبر کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو گئی ہے
اگر ہم صبر کرنا سیکھ لیں تو زندگی کافی آسان ہو سکتی ہے
میں بھی یہ سوچھتا ہوں
چلو ٹھیک ہے ہم بعد میں بات کرتے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
اوکے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا